ہلو ہیلو ہلو ہاں السلام علیکم
ولیکم السلام
آ رہی ہے آواز بس میں ٹھیک ہوں آپ میں سب خیریت سے ہوں آپ فرمائیے آپ کیسے ہیں
بس سب ک گیا سے
اور کیا کام کاج چل رہا کر رہا ہے سب کچھ ہو گیا گھر کا کام
نہیں ابھی تو کہاں ہوا اسٹارٹ کیا ابھی تو
ہاں ہاں میں نے بھی بس دیکھیے اب سالن بنایا ہے اور روٹیاں بنانی باقی ہے میاں کے ٹفن تیار کرنا ہے انہیں دفتر جانا ہے تو
صحیح فرمایا ہمارے تو کیا ہے میاں جلدی جاتے ہیں ان کا ٹائم صبح ساڑھے سات بجے کا تو کھانا وانا جلدی پکا لیتی ہوں میں
ارے واہ آپ کا تو صرف کھانا جلدی پک جاتا ہے کام بھی جلدی ہو جاتا ہے ہمارا دیکھیے ہمارا تو تھوڑا سا ایا لیٹ ہوتا ہے
صحیح فرمائیں آپ کہھر کھانا پکانے کے بعد پھر باقی کام جلدی ہو جاتا ہے ن باقی کام کرو کھانا پیچھے رہیں تو پھر وہ کام کچھ ہوتا ہی نہیں ایسا لگتا ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور گھر میں کام پڑا رہے تو ہمیں کچھ اور تو سوچتا ہی نہیں ہے جب تک کام پا نہ ہو تب تک ہے نا شانتی نہیں ہوتی ایسا لگتا ہے کہ پہلے کام پڑا ہے پہلے اسے کریں اس کے بعد میں کچھ اور
صحیح فرمایا ہاں ہمارے بھی ایسا ہی ہے ہمیں بھی پہلے جھاڑو پوچا سب کرتی ہوں پھر
بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور بچے اور بچے جو ہو تو بالکل بچے ہمارے بھی تو ابھی فی الحال تو وہ مامو جان کے وہاں گئے ہوئے ہیں ان کے ویکیشن چھٹیاں ہو گئی ہیں تو جیسے ہی چھٹیاں ہیں ویسے ہی وہ تو ان کے ماموں جان کے وہاں چلے گئے تو تھوڑا سا کام میں تھوڑی رحت ہے ابھی فی الحال
صحیح فرمایا ہمارے امی جان آئے تھے تو لے کے چلے گئے کہ ویکیشن ہے تو میں بھی میرے تو کیا ابھی ایک ا چھوٹا ہے تو بھی وہ چلا گیا ان کے ساتھ میرے کو ٹینشن ہوتی ہے رہے گا نہیں رہے گا
بالکل صحیح فرمایا آپ نے اگر ہم اپنی ا چھوٹے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں پت ہوتا ہے کہ ان کی امی جیسا خیال رکھتی ہے ویسا سب لوگ رکھے نہ رکھے یا رہے نہ رہے جیسے اس کی عادتیں ہوتی ہے ہم اچھے خوب طرح سے جانتے دوسرے لوگ جانے نہیں جانے
صحی فرمایا ویسے تو ہمارے امی جان ہیں وہ ان کا بہت خیال رکھتے ہیں پر تو بھی اب اپنے کو پتہ ہے نہیں اس کو کس ٹائم کیا چاہیے تو وہ تھوڑا د
وہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور اور وہ تو ہے ہی ہے اور ماں کا دل تو ماں کا دل ہوتا ہے کہ بھائی اسے تو فکرر لگی رہتی ہے کبھی گھر کی کبھی بچوں کی
صحی کر میں صحیح اور میں تو کیا ہے میں بچے کو پہلے مطلب ٹائم دیتی ہوں میرے بھلے دوسرا ہو نہ ہو پر اس کے لیے پہلے میں نکالتی ہوں لوگ کہتے ہیں کہ بچے ہیں بڑے ہو جائیں گے کیا ہے کیا ان کے اوپر ہی لے کے بیٹھ جائے دوسرا کام نہیں کرے کام تو کرنا ہی ہے یہ بڑے ہو جائیں گے پھر کیا ہے خود کا خود کر لیں گے پھر تھوڑی پوچھیں گے اپنے کو
بالکل صحیح فرمایا جب تک ہمیں ان کو ہماری ضرورت ہے ہمیں ہمارا فرض بہت اچھے سے نبھانا نبھانا چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے والدین تھے انہوں نے بھی تو ہماری پرورش اتنے اچھے سے کی انہوں نے بھی تو سمے ضائع کیا ہوگا ہمارے اگر وہ بھی ایسا سوچتے کہ اگر بچوں کو پالنے پوسنے میں اپنا سمے ضائع ہوتا ہے تو اگر وہ بھی ایسا سوچتے تو سوچو آج ہم کس سچویشن میں ہوتے ہیں
صحی فرمایا وہی تو ہوتا ہی بہت بہت سارے لوگ جو بس مطلب کام کے سلسلے میں بچوں کا نہیں رکھ پاتے دھیان تو نہیں میں تو میں تو میں سور کو کتنی بار بولتی ہوں کو دیکھو ن ابھی یہ بڑا ہو رہا ہے میرے کو ٹینشن ہو رہی ہے ایک تو چھوٹے ہوتے ن بڑے ہونے کے بعد بچے کیس کرتے پت ہی آج کل کیسا سننے میں آ رہ
بالکل صحی فرمایا آج کل اللہ تعالی سب کو بچائے رحمت دے سب کو اور توبہ توبہ کیسا تو جیون آ گیا ہے لوگ کتنے مطلب بے فکرے سے ہوتے ہیں صحیح ہے ہمیں ایسے اس میں ہماری اولادوں کو سنبھالنا بے حد ضروری ہے
صحی فرمایا وہی تو تو ان کو وہ اپن وہ تعلیم بھی صحیح دے کہ بھائی ایسا ویسا تو ابھی سے نہیں کیا کہ اپن اپنے حساب سے وہ ان کے حساب سے تو پھر وہ بڑے ہو کے پھر بچوں میں نہیں غلطی نکال سکتے اپن کہ تو ایسا تو ویسا اپن ان کو سکھائیں گے تب سیکھیں گے وہ
بالکل ایک دم آپ نے تو بہت بےحد صحیح بات فرمائی ہے کہ اگر ہم آج انہیں جیسا سکھائیں گے کل کو وہ بھی آگے جا کے ویسا ہی کریں گے اور ہمیں پھرب آج ہم ان کی اچھی پرورش دیں گے تو وہ بھی ہم ہم مطلب کل اچھا وہ دیں گے دیکھو ہم بھی جب ہمارے بزرگ تھے جو ہمارے بزرگ ہیں ہمارے جو والدین ہیں انہوں نے بھی تو دیکھو کتنا سمے نکال کے کتنی کٹھنائیوں کا سامنا کر کے ہماری ہمارا پالن پوشن کیا تو اب جب اب وہ بزرگ ہیں تو اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اپنا فرض ادا کریں کہ ان کی ان کی خریت کرے اور اگر جو والدین کی اور ان کی خیریت کرتا ہے تو اللہ بھی دیکھو خوش ہوتا ہے ا تو اسی ہاں تو اس لیے جیسا ہم پرورش کریں گے ویسا ہمیں فھل ملے گا آگے چل کر
صحیح فرمایا وہی تو نہیں تو کیا آج کل تو کیا ہو گیا ہے کہ مطلب کام کے سلسلے میں نہیں بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے پاتے ہیں اپن بھی وہ پورا دن تھوڑا یہ کر لو تھوڑا وہ کر لو پھر بچے بھی ابھی کیا اپن جوائنٹ فیملی تو رہتے نہیں ہے تو اس کے ابو صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں ساڑھے نو بجے تک تو پورے ٹائم یہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے
بالکل ہاں اولادوں پہ سب سے زیادہ زیاد اثر ان کی امی جان کا ہی ہوتا ہے کیونکہ امی جان زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارتی ہیں ابو تو دیکھو کام کاج کے کاروبار کے سلسلے میں باہر نکلتے ہیں تو وہ اپنے اولادوں کے کے ساتھ سمے ہی کیونکہ اگر وہ والدین اگر وہ پرورش کرنے کے لیے اور کمائیں گے نہیں تو دیکھو کھلائیں گے کیا اور کھائیں گے کیا تو اس کے لیے دیکھو ان کو تو محنت کرنی ہی پڑتی ہے تو وہ محنت کرنے جائے تو پیچھے جو ہم جو گھر پہ جو بھی عیں رہتی ہے ان کی ذمہ داری رہتی ہے کہ بچوں کی اچھی پرورش دے انہیں اچھی ساری اچھی تعلیم دیں
صحی فرمایا وہی تو اور تھوڑا ٹائم مطلب نکالنا ہی پڑتا ہے دن میں دو گھنٹے ایک گھنٹہ تو ان کو بھی اب ان کے ساتھ کھیلے وہ کرے اب میرے تو کیا ابھی ایک ہی ہے اور میرے شوہر تو کہتےے بس ایک ہی اپنے دوسرا نہیں لانا
ہ ہ ہ
اگر ایک ہی رکھو تو اس کے ساتھ پھر اس کے دوست اپن کو بننا پڑے گا
بالکل صحیح فرمایا آپ نے بچوں کے ساتھ تو ہمیں بھی ب بچا بننا پڑتا ہے اور ویسے دیکھو تو بچوں کے ساتھ بچہ بننے میں خوشی بھی بہت ملتی ہے ہم بھی ہمارا جو بچپن جو ہم نے کیا ہمارا جو ہمارے بچپن میں جو ہم نے جو بھی مطلب جیسے بھی اپنے کھیل کے جیسے بھی اپن نے گزارا ہے ہمیں ہمارے بچپن کی یاد آ جاتی ہے تو بچوں کے ساتھ تو بچے بن کر ہی رہنا بہت صحیح رہتا ہے
صحیح فرمایا بی تو اور پھر وہ سب باتیں اپنے کو بتاتے ہیں میرا تو اسکول سے آئے گا اسکول کی باتیں بتائے گا یہ کیا وہ کیا تو مطلب ایسا ہونا چاہیے کہ اپنا بچہ اپنے سے کھل کے بات کر سکے
بالکل صحیح فرمایا ہمیں انہیں وہ ماحول ضرور سے دینا چاہیے جس سے کہ ان کے من میں کیا ہے کیسے چل رہا ہے اس کا وہ تھوڑا تو ہمیں جائزہ دے اور دیکھو آئیے آپ نے بے حد اچھی بات کہی ہے کہ بچہ اسکول سے آ کے ساری بات آپ کو بتاتا ہے تو ایک امی ہوتی ہے وہ اس کی وہ اور امی اور بیٹے کے بیچ میں اولاد کے بیچ میں ایک ایسا دوستی کا رشتہ بھی ضرور ہونا چاہیے کہ جس سے کہ وہ کیا سوچتا ہے وہ کیا محسوس کرتا ہے اس کا وہ ضرور سے آپ کو جائزہ دے اور آج کل دیکھو وقت کتنا خراب ہو گیا ہے کچھ بھی اسکولوں میں وغیرہ کہیں پہ بھی دیکھے نہ تو لڑکیاں سرکشت ہیں نہ ہی لڑکے سرکشت ہیں تو ہمیں ضرور سے ہمارے اولادوں سے ایسی باتیں ضرور سے کھل کے کرنی چاہیے کہ کون ان کے ساتھ دن بھر میں کیسے کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ جاننا آج کے زمانے میں تو بے حد ضروری ہے
صحیح فرمایا اسی لیے تو مطلب ٹائم نکالنا ہے بھلے ک بھی ٹائم ہو ایک دو گھنٹے چھٹا بچوں کے لیے نکالو تاکہ وہ سمجھے کہ ہاں ہمارے گھر پہ بھی میری بات سننے والا کوئی ہے نہیں تو بہت سے پیرنٹس ہیں مطلب ہوتے ہیں جو بچے بچارے پیچھے پیچھے پڑے رہتے یہ سنو وہ سنو پھر کھل کے کہتے آپ کو تو ہمارے لیے ٹائم ہی نہیں ہے
بالکل صحی فرمایا آج اگر ہم انہیں وقت نہیں دیں گے تو وہ آگے چل کر وہ بھی ہمیں وقت نہیں دیں گے جب ان کا وقت آئے گا تو اس لیے ہمیں آج چاہے بھاگ دوڑ والی جو بھی زندگی ہے ہم جو بھی جیتے ہیں اولاد تو ہمیں اج ہمیں انہیں ان کی پرورش بھی اچھی کرنی چاہیے انہیں پڑھانا لکھانا بھی اچھا چاہیے انہیں اچھی شکشہ دیں گے اچھی پڑھائی دیں گے تو دیکھو اللہ تعالی کرے گا تو وہ بھی بہت کامیاب ہوں گے تو وہ اس کا بھی ہمیں بہت فکر ہوگا جب وہ کامیاب ہوں گے لیکن ان سب کے دور میں میں یہ ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گی میں اس چیز کے بھی فیور میں ہوں کہ ہے نا کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہے ہمیں کہ ہم ہماری جو زیادہ مطلب اپنی جو پرستتیاں ہیں وہ ہم بچوں پہ تھوپ پے زیادہ اسے مطلب اوور پزیسو بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو پوری طرح سے کور کرنا چاہیے تو یہ آج کل کی جو زندگی ہے آج کل کی جو ماحول ہے اس ماحول میں وہ اکیلا صحیح سے سروائو نہیں کر پائے گا اسی لیے اس کا سہارا بننا چاہیے نہ کہ اس کا اس کو بالکل ہی ہمیں ہمارے اوپر اتنا ڈپینڈ کر دینا ہے کہ وہ اکیلے خود بھی نہ کر کچھ کر سکے تو تھوڑا اپنے بچے کو انڈیپینڈنٹ بنانے کی بھی سوچ ضرور سے رکھنی چاہیے
صحیح فرمایا وہ تو ہے ہی ہے آج کا ٹائم اتنا خراب ہے کہ مطلب ہر جگہ اپن ساتھ میں نہیں ہوں گے اس کو
صحیح ہے تو ہمیں ویسی ویسی سچویشن میں بھی اسے کس طرح سے اس کو سامنا کرنا ہے اس کی بھی ہمت ضرور سے دینی چاہیے
صحیح فرمایا ٹھیک ہے
ٹھیک ہے چلو آپ سے بات گفتگو کر کے بے حد اچھا لگا اور اللہ تعالی اپ کی بھی ساری اپ کے بچوں کو اپ کے شوہر کو اپ کو سب کو سلامت رکھے پھر ملیں اللہ حافظ